السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک آپ ٹھیک ہووں
ہاں میں ٹھیک ہوں سحت ٹھیک ہے
ہاں سحت ٹھیک ہے آپ کو ہوگئی فرق
ہاں تھوڑی سی ہے فرق اب
ہمم آج کل ایک بات بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہ ہے بچوں کی نا فرمانی تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے
میرا خیال ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے میں نے بھی یہ نوٹس کیا ہے بچے اپنے والدین کی بات کو نظر انداز کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آواز بڑ بڑ بڈھاتے ہیں غصہ کرتے ہیں اور ہر کسی کی بات نہیں مانتے ہیں
بالکل حالانکہ والدین ہمیشہ اپنے بچوں کی بھلائی چاہتے ہیں ان کے ہر بات کے پیچھے تجربہ اور محبت ہوتی ہے
صحیح کہا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ام کچھ بچے کچھ ایسے بھی بچے ہیں جو ٹوٹلی آپنے والدین کی بات نہیں مانتے ہیں ان کی اگر دھیمی آواز ہوتی ہے تو بچے اس سے بھی زیادہ تیز آواز میں بات کرتے ہیں
بالکل میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ موبائل فونس اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے جب بچے زیادہ وقت موبائل پر گزارتے ہیں تو گھر والوں کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے اور ان کی بات سننے کی عادت بھی کم ہو جاتی ہے
ہاں میں بھی اس بات سے متافق ہوں اس اس کے وجہ سے کچھ دوست بھی غلط اثر سنگت میں پڑ جاتے ہیں اگر دوست اچھے ہو تو ان کی عادتیں بھی اچھی ہوتی ہے غلط صحبت مجھے لگتا ہے دوستوں کی ہی وجہ سے ہوتی ہے اگر ہم دوست اچھے بنائیں گے تو ہماری سنگت بھی اچھی ہو جاتی ہے
بالکل اگر کبھی کبھی والدین کی مصروفیت بھی اثر ڈالتی ہے جب گھر میں بات چیت کم ہو جائے تو بچے اپنی بات باہر ڈھونڈنے لگتے ہیں تے ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جب گھر میں بات ہی نہ ہو تو بچے کہ دوستوں سے بات کرتے ہیں اور وہ جو دوست ہوتے ہیں وہ مطلب الگ الگ خاندان سے پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں اس سے بھی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے
ہاں اور کبھی کبھی والدین کی نا فرمان نافرمانی پہ نافرمانی سے بھی بچوں پے کی ذہن پہ اثر پڑتا ہے ہمار جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں ان کا ہی ان کی ہی یہ ذمہ داری ہے کہ بچوں پر نظر رکھے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے کہاں ہے کس کے ساتھ چل رہا ہے چل رہا ہے وہ آں ان والدین کی ہی ریسپانسبلٹی ہے ذمہ داری ہے
ہوں لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ بچے والدین کی عزت کرنا چھوڑ دیں ہر حال میں ان کا ادب اور فرما برداری ضروری ہے
ہاں بالکل ہمارے دین میں بھی والدین کی والدین کی خدمت آں کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن جو آج کل کے بچ بچے ہے ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے وہ کیا کیا کرتے ہیں ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چلتا رہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے سارے سارا غلط ہونے کی وجہ فون ہی ہے کیونکہ فون کی ہی وجہ سے آج کل کے بچوں میں میچورٹی لیول بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے
بالکل کچھ بچے والدین کی بات اس لیے نہیں سن مانتی کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ سب سب کچھ جانتے ہیں لیکن تجربہ صرف عمر کے ساتھ آتا ہے والدین زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہوتے اس لیے ان کی نصیحت قیمتی ہوتی ہے
اگر بچے بار بار نافرمانی کرے تو گھر کا گھر کا ماحول بھی متاثر ہوتا ہے روزانہ جھگڑا کرنا ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے
بالکل اس سے چھوٹی بہن بھائی بھی وہی رویا سیکھنے لگتے ہیں اور پورے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے
نافرمانی کی وجہ سے تعلق پر بھی اثر پڑتا ہے جب بچے بات نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے گھر کا جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے
بالکل اور جب والدین کی دعا اور رضامندی حاصل ہو تو انسان کی زندگی میں برکت آتى ہے اس لیے ہر بچے کو رو کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کو خوش رکھے اگر کسی بات پر اختلاف ہو تو بچوں کو غصے کی بجائے ادب کے ساتھ اپنی بات رکھنی چاہیے
بالکل محبت صبر اور عزت کے ساتھ ہی گا گئی گفتگو حا ہر ایک گفتگو کرنی چاہیے جو بات ہم تیز لہجے میں کرے اگر وہ ہم نرم لہجے میں کرے مجھے لگتا ہے بچہ سمجھے گا
بالکل اور کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی فرما برداری صرف ایک فرض ہی نہیں بلکہ ایک اچھے انسان کی پہچان ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنی ان کی خدمت کرنے اور ان کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرماے
آمین آمین لیکن ہمیں بھی دھیان رکھنا چاہیے آج کل کے بچے کرتے تے کیا ہے یہ والدین کا ہی اگر چھوٹے بچے ہیں دس بارہ سال کے ان پہ دھیان ہمیں رکھنا ہے میں سوچتی ہوں دھیان ہمیں رکھتا ہے لیکن جب وہ اٹھارہ سال کے ہوں گے تو پیرنٹس کی والدین کی ذمہ داری زیادہ بڑھتی ہے کیونکہ ان کی ایج اس ٹائم ٹین ایج ہوتی ہے ٹین ایج اسی مان ایسی مانی جاتی ہے کہ اس میں بچہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے تو ہم ایک کیا فرض بنتا ہے والدین کا کیا فرض بنتا ہے ان پہ زیادہ نز نظر رکھے
بالکل آپ کی س آپ کی بات صحیح ہے مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک مطلب اگر ہر ایک بندہ جیسے گھر میں والدین اسکول میں ٹیچرس اور اگر ہم ٹیوشن جاتے ہیں وہاں پہ بھی جو ٹیچر ہوتی ہے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ اب مطلب بچے کو اچھی تربیت دے جب کبھی اچھے سے اپنے ا کام نبھائیں گے تو بچے کو اچھی پرورش ملے گی
ہاں جب بچے والدین کی بات نہیں مانتے ہیں سب سے پہلے گھر کا سکون ا سکون ا کم ہو جاتا ہے
ہاں ہاں روز کی بحث اور ناراضگی سے گھر کا ماحول خوشگوار رہیں رہتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گر میں لڑائیاں ہوتی ہے پیرنٹس کی ہر ایک گر میں ہوتی مگر بچے ادھر ہی ہوتے ان پہ بہت اثر پڑتا
اثر پڑتا ہے ہاں اس وجہ سے والدین بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں
ہاں مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین ان دشمن نہیں بلکہ سب سے بڑے ہمدرد ہوتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اور کبھی میں نے یہ دیکھا ہے اور میں نے یہ کیا بھی ہے جب ہم گھر میں ہوتے ہیں تو کچھ بحث ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ گھر والے ہمارے دش میں نے اور ہم گھر کے باہر جو ہمارے دوست ہوتے چند لم ہو کہ دوست ہوتے ایک مہنے دو مہینے ان کو جا کر سب بولتے ہیں اور مطلب ان پہ بھروسہ بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمارے گھر میں جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ہمدرد ہمراض سب کچھ ہوتے ہے مطلب یہ ہو جاتا ہے ایک بچے کو کو لگتا ہے کہ ہمارے جو گھر والے ہیں وہ ہمیں سمجھتے نہیں ہے
ہاں بالکل وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا مس تکبل بناے کیونکہ وہی ہمارا فیوچر ہے اگر ہم اپنے بچوں کا مستقبل بنائے آگے چل کہ وہی ہماری پیڑھی کو آگے لے جائیں گے
بالکل آج کل کچھ بچے دوستوں کی بات کو والدین کی بات سے زیادہ اہمیت دیتے میں یہی بول رہی تھی آپ کو جبکہ ہر دوست ہمیشہ صحیح مشورہ نہیں دیتا
اس لیے اچھے صحبت کا انتخاب بہت ضروری ہے
اور گھر والوں کے ساتھ روز کچھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے اگر بچے اپنے مسائل والدین سے شیئر کرے تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہے
بلکل بالکل گفتگو ہر مسئلے کا بہترین حل ہوتا ہے
بالکل اگر ہم بات کریں گے سب کے ساتھ مطلب یا کوئی سب کے ساتھ نہیں تو اپنے والدین کے ساتھ اگر اپنے والدین کے ساتھ نہی پھر اپنے بڑے بھائی بہن کے ساتھ کرے تم جو گفتگو ہے جو مشورہ ہے اس سے حل نکلتا ہے ہمارے اسلام میں بھی بھی ہے مشورہ بہت ضروری ہے
ہاں اور ہمیں غصے پہ بھی قابو رکھنا چاہیے غصے کی حالت میں غصے کی حالت میں اپنی بچے کے ساتھ تیز بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ان کو بہت ہی جلدی غصہ چڑھتا ہےغصےکی حالت میں وہ کیا کرتے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچاتے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے اگر بچہ جو ہے اس کا دماغ کم ہے ہمیں ہی عقل سے کام لینا ہے کہ ہمارا بچہ پھر کچھ غلط نہ کرے اور پیار سے بات کرنی ہے اس کو سمجھانا ہے
بالکل کچھ بچے والدین کی محنت کی قدر بالکل نہیں کرتے حالانکہ والدین اپ اپنی خوشیاں قربان کر کے بچوں کی ضرورت پورا کرتے ہیں یہ بات ہر بچے کو یاد رکھنی چاہیے آ شکرگزاری بھی اچھی تربیت ہے کا حصہ ہے
اگر والدین کسی بات سے منع کرے تو پہلے وجہ سم سمجھنا ہمارا ہی فرض ہوتا ہے
بالکل ہو سکتا ہے وہ منع اس لیے کر رہے ہوکی اس میں ہمارا نقصان ہے آج کل انٹرنیٹ سے ہر بات سیکھنا آسان ہے لیکن تجربہ پھر بھی والدین کے پاس ہی ہوتا ہے
ہاں اسی لیے ان کے نہ سی نصیحت کے قیمت کبھی کم نہیں ہوتی
نا فرمانی کی وجہ سے کبھی کبھی رشتوں میں دوریاں بھی آ جاتی ہے
ہاں اور بعد میں انسان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے
بالکل اللہ تعا لی ہمیں اپنے والدین کی عزت فرما داری اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمایہ اچھا اوکے اللہ حافظ وہ مجھے بلا رہے ہیں میں بعد میں کال کر یں